نوڈ کو
وعلیکم السلام ٹھیک ہو
شکر اللہ کا اور آپ کی دعا
ا ہمیشہ خرا تو نہیں کھایا ابھی آپ نے کھایا
نہیں ابھی تو میں نے بھی نہیں کھایا تھوڑی دیر بعد کھائیں گے ابھی لگ میں نے سوچا کہ آپ کو کال کرتے ہے یہ میں نے ابھی اتنا سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ آج کل کا ڈرگس اور یہ سگریٹ وغیرہ جو پیتے ہیں اس سے کتنے نقصانات ہے وہی پوچھنے والا تھا آپ سے
ہاں ہاں میں بھی تو مطلب پرسوں آج نہیں میں پرسوں یہی سوچ رہی تھی پھر میں سوچتے سوچتے اتنا مطلب ذہن پہ اثر پڑا کہ پھر میں نے سوچا خیر ہم بھی کیا کرے اب
ہم کو ایک کام کرنا ہے گورنمنٹ سے بولنا ہے کہ یہ ڈرگس وغیرہ بند کرے کیونکہ آج کل کے چھوٹے چھوٹے نوجوان اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اس چرس کے معاملے میں اس ڈرگس کے معاملے میں کیونکہ یہ ایک ایسا چیز ہے جو انسان کو اپنا آدی بنا دیتا ہے اور انسان اس سے چھوڑتا نہیں انسان پھر یہ چیز چھوڑتا نہیں انسان کو جب یہ عادت لگ جات ہے پھر ان تو اگر کچھ بھی ہو تو وہ مانتا نہیں ہے
بالکل ڈرگس اور سگریٹ انسانی صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے یہ بری عادت نہ صرف انسان کی جسمانی صحت کو متاثر کرتی ہے
آپ کیا بولنا چاہتی ہو ان کے لئے اگر یہ ڈرگز کم کرنا ہو آپ کے لئے کیا رائے ہے کہ یہ ڈرگز کم کرے یہ سگریٹ نہ پیئے
ہمارے لیے تو یہ رائے ہے کہ مطلب اگر ہمیں یہ کرنا ہو کہ ڈرگس اور سگریٹ کم کرنا ہو تو ہمارے لیے یہ رائے ہے ہم اسکول جاتے ہیں کالج جاتے ہیں ہمیں وہاں سے ایک جٹ نکالنا ہے مطلب نا ایک جلوس نکالنا ہے پھر ہمیں اس پہ پروٹیسٹ کرنا ہے کہ اس پہ ایکشن اٹھائے اس پہ کچھ کرے جس سے یہ لوگ بند کرے اور مطلب بہت ساری چیزیں جان بچائے مطلب ہمیں کوشش کرنی کے چاہیے کہ کچھ لوگوں کچھ غلط مطلب اسٹیپ نہ اٹھا ھائے ایسے
ہم نے کیا تھا ہم گئے تھے نا یہاں پہ لال چوک گھنٹہ گھر میں ہم گئے تھے نا جسٹس کرنے کے لیے کہ یہ بچے ڈرگس نہ کرے سگریٹ نہ پیئے لیکن اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا سب لوگ یہ بول رہے ہیں یہ شراب یہاں پہ کشمیر میں بین نہیں ہوگا پھر ا ایک نے بولا تھا جو پالٹیکل میں یہ مطلب جو یہ حکومت چلاتے ہیں نا اس نے بولا تھا ہ انشاء اللہ نیکسٹ ایئر سے نیکسٹ منتھ سے یہ سب بند ہوگا ا اسی کا انتظار ہے کیونکہ ہمارے بھائی بھی ہوتے ہیں بہن ہوتی ہے آج کل کی لڑکیاں بھی م م اپ ہے ٹھیک ہے
اس سے صرف انسان کے جسم پر اثر نہیں پڑتا ہے
ہاں
بلکہ ذہنی اور سماجی مطلب سما ذہنی اور سماجی زندگی پر بھی برا اثر پڑتا ہے مطلب انسان کا مستقبل تباہ ہو جاتا تا ہے
ہاں مستقبل تو تباہ ہو جاتا ہے اور ماحول میں عزت نہ رہ جاتی ہے اپنے ماں باپ کو پریشان کرتے ہے اور ایک بات ہے نا جب ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہے یہ ڈرگس پیا سگریٹ یا شراب لانے کے لیے
بالکل ہاں ہاں ہاں دنیا بھر میں ہر سال لاکھوں لوگ سگریٹ نوشی اور ڈرگس کے استعمال کی وجہ سے بیماریوں کے شکار ہوتے ہیں اور پھر ان کی جان چلی جاتی ہے
اسی لیے ہم بولتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ سے کیا یہ ڈرگس کم ہو جائے مطلب ڈرگس کا استعمال بہت کم ہو جائے
سگریٹ میں موجود ن نقصان دہ میادیں پھیفڑے دل اور جسم کے دوسے اضا کا نق نقصان پہنچاتے ہیں
آپ مجھے بتا سکتے ہو سگریٹ پہننے سے کون کون سی بیماریاں پیدا ہوتی
سگریٹ پینے سے پہلے ہی ہمارے لنگس جو ہے وہ خراب ہو جاتے
ہاں سانس کی بیماری
سانس کی بیماری دوسری بیماری ہمارا کام کرنے کا من نہیں ہوتا بالکل بھی نہیں اور ہمارے اندر سست آ جاتی ہے اور ہم اس
آپ کو پتا ہے سب سے بڑی بیماری جو آ کو مجھے لگتا ہے پ تا نہیں ہے جو ان پہ لکھا ہوتا ت کہہ کیینسر کیینسر جیس سنگین بیماریاں پیدا ہو سکتا ہیں ہے
ہاں کینسر کی بیماری ہو سکتی ہے بہت ساری بیماریاں ہے کہ جو اس کو پوائزن بھی ہو سکتا ہے گلے میں انفیکشن ہو سکتا ہے بہت ساری ایسی ایسی بیماریاں ہیں جو اس سے ہو سکتی رکھتی ہے
ہاں اسی طرح ڈرگس کا استعمال انسان کو نشہ کا عادی بنا دیتی ہے اور اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے
ہاں ہم کر بھی کہ سکتے ہیں ہمارا ایک کام ہے کہ گورنمنٹ سے ایک اپیل کرنا کہ ان کو بولنا ڈرگس چھوڑے
آپ کو لگتا ہے کہ ان سے مطلب ہمیں پڑھنے میں بھی مطلب جو لوگ ڈرگ سگریٹ یا کوئی اور نشہ کرتے ہوں گے ان کو پڑھنے میں من لگتا ہوگا کیا
کہاں نہیں دلچسپی نہیں ہوتی ہے ان کو پڑھنے میں ان کا ایک ہی کام ہے ان کو پھرف ڈرگس پینا ہے سونا ہے وہ کھانا بھی نہیں کھاتے کچھ بھی نہیں وہ بس سگریٹ ڈرگس شراب پیتے اور آج کل کے جو یہ لونڈے ہے یہ ایک طرح کا نشہ ہوتا ہے جس کو حرائن بولتے ہے یہ کرتے ہیں یہ لوگ سگریٹ میں چرس پیتے ہیں ہمارے یہاں ایک پڑوسی ہے وہ مطلب چودہ پندرہ سال کا ہوگا یا سترہ سال وہ ابھی سے سگریٹ ڈرگس کر رہا ہے چرس پی رہا نشہ کر رہا ہے
ہ ڈرگس اور سگریٹ کی عادت تعلیم گھر اور معاشر پر بھی من پ ا ڈالتی ہیں نشا کرنے والا شخص اکثر اپنی ذمہ داریوں سے غفلت کرتا ہے اور اس کی معاشی حالت بھی خراب ہو سکتی ہے
اب ہمارا کام ہے کہ کہ ہمارے ماںپ ہمارے باپ کو بولنا سگریٹ نہ پیے اور ہمارا بھائی ہوتا ہے جو سگریٹ پیتا ہے ان کو بولنا ہے سگریٹ سے دور رہے اور ہم کر بھی کہہ سکتے ہیں
بہت سے نوجوان غلط شعابت کی وجہ سے ان بری عادتوں میں مبتلا ہو جاتے آپ دیکھو کہ لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ نشہ کر کے ہوتے ہیں اور پھر وہ گاڑی چلاتے ہیں ایکسیڈینٹ ان کا ہوتا ہے اور وہ جس کو ٹکر دیتے ہیں اس کا اس بچارے کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے وہ آدے مسجد سے آتے ہوں گے آدھے کچھ اور کر کے مطلب نئے کام کر آتے ہوں گے اور ان کو مطلب وہ ٹکر ڈالتے ہیں اس پہ بھی مطلب نا یہ ہمارے لیے بھی مشکل
ہوا تھا آپ کو پتا ہے پرسو کیا ہوا ک تھاا
جی
پرسوں ایک لڑکی کا نا ریپ ہوا تھا مطلب جو ایک بندہ آیا تھا اس نے ڈرگس کیا تھا اس نے پھر اس لڑکی کو مارٹ آا تھا ا ڈرگس کر کے ہاں در قرآن کے ساتھ پھر اس کو پانی میں ڈالا تھا تھا تم دیکھو کیسے کیسے لوگ ج سھان ہے یہاں
نشے میں ہو کے ان کو پتہ نہیں چلتی ہے نا
چلتا ہے بالکل بھی نہیں بالکل بھی نہیں
اب میں یہ بولوں گی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ڈرگس اور سگریٹ سے دور رہے اور اپنے دوستوں کو بھی اور اپنے باپ کو بھی اور اپنے بھائیوں کو کو بھی اور اپنی بہنوں کو بھی ان سے بچنے کی نصیحت کرے یہ نہیں کہ آپ بتؤ گے آج کل کے لڑکے صرف یہ نشے کرتے آج کل کے لڑکیاں اتنی مطلب خراب ہو گئی ہے کہ وہ بھی نشہ تو کرتی ہے مطالعہ اور مثبت مشغلوں میں حصہ لینا صحت مند زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ لیکن آج کل لڑکی ابھی ایسی ہی ہوئی ہے
ہاں جی سچ میں بہت ساری پریشانیاں ہیں آج کل کی لڑکیاں ہمارا ایک اسکول تھا جہاں پہ ایک لڑکی رہتی تھی مطلب اس کا نام زینب تھا وہ ہم نشہ کرتی تھی اس چرس پیتی تیں سگریٹ پیتی تھی پھر ہمارے جو پیرنٹس سے گھر والے ہیں ہم انہوں نے بولا تھا کہ اس کے ساتھ نہ چلنا ہمار کو منع کیا تھا اس کے ساتھ
ہاں ہمارے اساتذہ جو ہمارے اسکول میں بھی استاد تھے اور جب ہمارے والدین والدہ بھی نے بھی سنا نا یہ مطلب ایسے کہ اسکول میں کوئی خراب بچہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو ہے تو وہ پھر بہت فکر مند رہ تے تھے کیونکہ ان کو بھی لگا تھا کہ آج کل کی زندگی جینا کوئی آسان بات نہیں ہے آج جب گھر سے ٹھیک سے نکلیں گے نا پتا نہیں ہے سڑک پہ کون سا حادثہ ہوگا کیونک آج کل کے لوگ لوگوں میں ہم بھی آتے ہیں بہت ساری گندے گندی چیزیں کرتے ہیں نشے کرتے ہیں ڈرگس کرتے ہیں سگریٹ کرتے مطلب لوگ بہت خراب ہوئے ہیں اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم گھر سے جب نکلے احتیاط سے نکلیں
ہاں یہ بات تو صحی ہے مگر ایک بات میں آپ کو بولوں نا
جی
ج ڈرگز نے سب کچھ تباہ کیا ہے
ہاں ہاں بالکل
اور ایک بات نا مطلب کچھ بھی ہو ان کو رگ چاہیے یہ چوری کرنے کے لیے تیار ہے مارنے کے لیے تیار ہے اب ہم کر بھی کہ سکتے ہیں ہم کو ایک کام کرنا ہے ہم کو ان سے دور رہنا ہے اگر ہم ان کے ساتھ رہے تو پھر ہم کو بھی یہ بری عادت لگ سک ہے ہم بھی اس میں م
ڈرگس اور سکریٹ صحت مند زندگی کے لیے بہت زیادہ مسئلہ بن چکا ہے ہمیں ان بری عادتوں سے بچنا چاہیے اور ایک صحت مند ایک خوشی سے نماز پڑن ہےیک خوشحال اور کامیاب زندگی گزارنی ہے کہ کوشش کرنی چاہیے چلو ہم بعد میں ملتے ہیں
اوکے اللہ حافظ اسس